ہیلو
ہیلو السلام وعلیکم
وعلیکم السلام بولو
ہاں بولو آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
اور بولو کیا کر رہے ہو
بس لیٹی ہوں فین ہوا
گرمی بہت ہے گرمی ہے ناں بہت آج
ہاں لیکن یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے یہاں پہ اندر
اچھا اچھا ٹھیک ہاں میں بھی ہے پچھلے والے کام وہاں پر ڈے ڈی بیٹھا تھا اب میں یہاں لیٹی ہوں کچن میں
اچھا کیا کچن میں لیکن گھر بھی ہے
بہت زیادہ ہاں اس ٹائم ہوتی ہے نا گرمی یہاں پر آپ وہاں پر ڈےدی بیٹھاتھا آپ مما نے بولا آپ بیٹھو آپ دیکھو نا یے ماندہ کی مجھے آ ہی نہیں یہی ہے جب یہاں پر ماں ویا ہوتا ہے تب مجھے باہر
تب ہوتی ہے یہ تب نیند اتی ہے جب یہ ہاں آج بھی پہلے چھ بجے اڑ گئی مجھے منے نماز پڑنی تھی کی پھر میں اٹھ گئی پھر میں نے کام اسٹارٹ کیا پھر واپس آئی کام ختم کر کے سوئی پھر پھر اٹھی ساڑھے آٹھ
اچھا کیا
پھر پاپا نے بولا مجھے کھانا دو میں نکلوں گا پھر اس کو کھانا وانا دیا
اچھا اچھا ٹھیک اچھا کیا اچھا میں بھی اٹھی تھی صبح پھر ہم ماما اور میں
ابھی موڈ ہی نہیں ہے اپات
مجھے بھی دونے ہیں مجھے یہ بی اے دستر خان وغیرہ دونے تھے ابھی جیسے ہیں مجھے اب پتا نہیں آج کیا ہوا مجھے بھی کچھ حکت ہی نہیں تھی
مجھے کل کمر میں بہت درد تھا پھر ڈاکٹر نے بولا آپ کو ٹیسیک میں شاید یہ سوجن آئی ہے آپ رسٹ کرو کچھ ٹائم ویڈیو مات چاڑھو اسے دیکھو اس سے مت فرق ہوگی مجھے مجھے بہت لگتی تھی
پر کس ڈاکٹر کے پاس گیى
یہاں پے ہے ایک کم کم پاؤڈر اسی کے پاس
اچھا اچھا ٹھیک اس نے بولا آپ کو سو جن ایا ہے آپ کو کرانی تھی نا پھر ایم ار ائی آپ دیکھتی اس پے کیا ہوا ہوگا آپ کو ایم آر آئی کرانی تھی آپ کو ڈاکٹر نے بولا تھا نا
پھر پتا نہیں کیا کیا نکلے گا پھر کیا کرے گے
پھر اسے پتا نہیں کیا کیا بولیں گی یہ مت کرو وہ مت کرو
کرنا تو سب کچھ ہے
وہاں جس کو بچے ہوں گے اس کو کہاں چلتی ہے پھر پھر اٹھنا ہوتا ہے کرنی ہوتی ہے وہ کا ہاں ہاں پھر کہاں چلتا ہے
لی کہہ ہم بوڑھے ہیں پھر کچھ نہیں کرنا ہے
آپ آپ آپ کو ہے نا کمر میں پرابلم اسی وجہ سے پھر اس کو زیادہ ہوتا ہے نا
ہاں آپ کیا کر پھر دیکھے گے آگے آگے پھر کرے گے عثمان کی شادی
پھر اب اسی کو لآؤ گی
ہاں
پھر اب اسی کو لاؤ گی بہو کو پھر وہی کرے گی
ہاں پھر میں بیٹھوں گی اس کو دیکھ کے کیا کرتی ہے
ہاں پھر وہی کرے گی چھوٹی بہو وہ چھوٹی چھوٹی
اور آپ کو شاید فون آ رہا ہے
ہاں ہاں یہ مجھے وہ بہنے کار رہی ہے
ہاں اٹھانا مت کاٹو
ہاں ہاں میں نے کاٹا
ان کو بولنا وہی سے پاپا کا نامبر دو اور او ٹی پی دو
؀میں تو بولنگی بعد میں یہ کر رہے ہوں گے ماویا کے لیے پتا نہیں وہ بیٹھا ہے چپ چاپ وہاں پر
وہ بیٹھا ہوگا
ہاں وہ بیٹھا ہے اس کو میں نے دودھ دیا تھا ابھی وہ نیند سے ابھی اٹھا وہ سویا تھا بارہ بجے نماز کے ٹائم ساڑھے بارہ اہ وہ اٹھا ابھی ڈھائی بجے
اب ان کو بولنا انکو چائے وائے پوچ دینا
ہاں میں نے بولا ان کو مما نے بولا تھا میں اس کو پھر نہیں دوں گی میں نے بولا نہیں اس کو مات دو ابھی پتا نہیں اس کو پھر انفیکشن ہوتا ہے نا اس کو پارسو بھی
اس کو کچھ بات کوئی بات نہیں ہے
اس کو میں نے اس کو میں نے اب اس سیریلک میں ابھی پارسو ایک دو دن دیا میں نے بولا میں دیکھ ہوں اس کو مطلب اور ریکشن ہوگی اس والے وٹر ہے مگر اس نے کھایا وہ اچھے سے اس کو کچھ نہیں ہوا
دیکھا اس ٹائم شاید یہ سردی لگی
ہاں مجھے بھی مجھے بھی لگتا ہے وہی اس اس کو شاید سردی لگی تھی مگر بہت روتا ہے جب بھی جب میں اس کو دتی ہوں نا سیریلک تب یہ بہت روتا ہے یہ پکڑتا ہی نہیں منہ بند رکھتا ہے
اس کو کہاں یہ یہ اس کو عادت ہے ن ابھی صرف دودھ پینے کی یہ نہیں پال گتی ابھی
اس کو میں پھر کہیں دو چار چمچ دیتی ہوں تو پھر بس پھر بولتی ہے مما رکھ کو مت دو یہ بہت روتا ہے کھانے کے ٹائم
وہ کچھ وہاں یہاں دکھانا ہے
میں بہت زیادہ کوشش کر میں ایسی کھیلتی ہوں میں بولتی ہوں اس کے ان چھوٹی بہنوں کو اس کو کھیلو اگے پھر میں اس کو خود بھی کھیلتی ہوں دیتی ہوں پھر پانچ چھ چمچ تو بس پھر میں زیادہ نہیں زور زبردس کرتی ہو
روتے ہیں کھانے کے ٹائم پہلے پہلے ایک بہت عادت ہے
ہاں ہاں وہی اب اس کو اس میں تھوڑا مزہ آیا اس والے میں متب مزہ آتا تھا
ہ اس کو کبھی کبار اب فریم فریم بھی دیں گے ہم جی
ہاں اب انشاء اللہ دیں گے اب ہوگا نا سات منتھ کا پھر دیں گے انشاء اللہ
آج میں بھی دونگی عرفان کو پرنی جب سے اس کو کھانسی آئی تب سے میں نے جی نہیں ہاں آج فرق ہے شکر اللہ کا
اب بتا دیا کھانسی اور
نہیں نہیں کبھی کبار آتی ہیں دن میں
اچھا انشاء اللہ اللہ تعالی کو شفا کرے اس
ہاں نیند ند میں نہیں آتی ہے اور کیا الرجی کی پرابلم آپ کیا کرے
ہاں ہو جائے گا اس کو بولا نا ڈاکٹر نے اس کو
تو ہاں بوول یہ پانچ سال کا ہو جائے گا اس کو فرق ہوگی انشاء اللہ
ہا پھر اس کو ہوگ
وہاں پہ ہاسپٹل میں بھی کہ ایک عورت اس نے بھی مجھے یہی بات بولی بولا میرا بیٹا تھا وہ آج پڑا ہے بہت ہو میں نے اس کو صاف جگہ لیا صاف جگہ وہ وہ اس کو فرق کی نہیں ہوتی تھی پھر تھا ایک ڈاکٹر دلجیت سنگھ اسی کے پاس لیا اس نے کو بولا جب تک یہ پانچ سال کا نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو فارغ نہیں ہوگی اپ مت گوم ادھر ادھر ا بیٹ کرو صرف صبر کرو مطلب وہ پانچ سال کا ہوا اس کو پاراک خود بخود ہو گئی
ہے کسی کو ان کو پاتا ہونا ڈاکٹر
تو نے بولایہ بڑی ہو جائے گی اس کو خود بخود یہ ٹھیک ہو جائے گا یقین ہوا بھی میں خود بخود یہ ٹھیک ہو گئی
اس کو بھی ہوگا ان شاء اللہ اس کو بھی رہے گی پانچ سال تک پھر ہوگا اس کو فارق آپ متلب بارداشت ہوتا ہے ہوتا ہے بات چونکا ان کو بچاروں کا بہت آضا
ٹنشن ہوتی
ہاں وہ اس معاویا کو بھی پرارسو سے وہ خوشکواری اب میں نے بولا کہ اب میں دیکھتی آج دن بھرا اس کو مطب نہ اور آئے گی مگر شکر اللہ کا آج اس کو نہیں آئی پھر میں بولتی تھی میں پھر اس تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی
ڈانتے ہیں نا بچوں کا پارداشت
وہی ہوتا ہے پھر میں اس کو اک ہوا نا عید کے دن بھی وہی اس کو آتی تھی ہاں
میں وہ پاؤچ دیکھوں گی جو آپ کو پسند آیا میرا
ہاں ہاں آپ جانا پھر میں ہاں آپ دیکھنا ہاں آپ دیکھنا وہیں سے پھر ہاں انشاء اللہ چلو ٹھیک ہے اور بولو ٹھیک ہو
ہاں میں بھی وہ جو ہمیں سوٹ آئے نا اس دن اس دکاندار کے پاس پسند جو شاہی ضلع نے بھی یہ چڑھایا ہے
پتہ نہیں کتنے میں ہے
وہی کلر ہاں ہاں
وہ بول را تھا چار ہزار میں
ساڑھے چار ہزار میں
پتاہ نہیں یہ کتنے میں دے گا
یہ بھی ہوگا
ہاں اس کو بھی ہوگا اتنے میں وہ مہنگے ہے
آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کسی نے پسے ہی نہیں دیے
ہمیں بھی پیسے بھی نہیں ہے آپ مانگے گئے ان کو بوولیں گے ہمیں سوٹ لانا ہے
نہیں نہیں وہ بولتا ہے صرف دیں گے دیں گے پھر نہیں دیتا ہے
ہاں یہ یہی بولی گے شادی تک جب تک شادی آئے گی
ہولا تھا ایک لا نا
پتاہ نہیں وہ بھی مطلب ہمیں ان ان سوٹس کو بھی لائننگ لگانی ہے نا
لیننگ پہلے میں ڈیڈی کو بولوں تھی اور ایک لاکھ پھر
ہاں پھر ان کو ليننگ لیےگے پھر ڈالیں گے ایک سا ٹیلر کے پاس
ہاں
آپ کا وہ سوٹ بھی بہت اچھا ہوا ہے
سچ میں بولا تھا نا اس دن لاو اب بھی یہ اگر لو نہی وہ میں لاؤں گی
ٹھیک ہے آپ دیکھنا پھر
ساڑھے پندرہ سو میں لایا لائنگ وائنگ میں ہوے
ہاں وہ بہت اچھا ہوا ہے آپ کو وہ لگے گا وہ ہے نا تھوڑا وہ جیسے سردیوں میں بھی وہ لگے گا
وہ ہاں ہے نا اسی لیے ہے نہ اچھا بھی
ہاں بہت اچھا وہ آپ کو بہت اچھا ہوا ہے
میں نے بولا نا آپ کو اگر لانا ہے میں لاؤں گی وہی کلر سے لائیں گی ٹھیک ہے نا
ہاں ٹھیک ہے اب دیکھنا پھر وہیں سے مجھے وہ بہت اچھا لگا وہ بہت اچھا ہے آ پھر دیکھنا وہی اب ہے نا میری کازن کی بھی شادی ہاں
او ہو پانی لیکے آے
کیوں
مجھے کیا پتا تھا اس کے تین مہینے ہو گئے
پتہ نہیں ان کو کیا ہوگا اس کے بارے میں
ہاں اس کو شاید نہیں کریں گے دا
اس کو ایسے یہ اس کو دیکھیں گے آپ روز
ہاں جی جان نے بولا اس کی اس کی بیوی کی عدت بھی خت
ہاں اس کو ہوی بھی ہوگی تب سے چار مہینے ہو تپ سے ہوگے
کو بولتا ہے اس نے دوسری شادی بھی کی ہوگی
اس نے کی ہوگی سچ میں دوسری شادی بھی
ہاں اور کچھ
بس شکر اللہ کا مجھے بہن نے فون کیا پتا نہیں ماریہ عماد اتنا رو رہا ہوگا
ہاں آپ آب کرو گی نہ واپس
ہاں ہاں
چلو اللہ حافظ کرو آپ ان کو فون پر مجھے کرنا واپس
اوکے اللہ حافظ چلو ٹھیک ہے چلو